ہیلو
ہیلو
السلام علیکم بہن
وعلیکم السلام
سب خیریت سے
ہاں ہم سب کہہریی ہوتے ہیں اور سناو
کل میں تمہارے گھر آئی تھی نا سچ بتاؤ تو تم نے اتنا اچھا روم ڈیکورٹ کیا ہے نا اتنا اچھا خوبصورت سجایا تھا کہ میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی ایک چیز بہت پیاری اور صفائی سے رکھی ہوئی تھی خاص دیوار پر لگے ہوئے فریمس اور میچنگ کوشن بہت کلاسی لگ رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں گھر سجانے کا بہت زیادہ شوق ہے میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی
ہاں مجھے بچپن سے ہی گھر سے جانے کا بہت شوق تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صاف اور سندر گھر دیکھ کر دل کو سے ایک تو سکون تو ملتا ہی ہے اور میں اکثر یوٹیوب اور پرنٹسٹ پر نئی ڈیکوریشن آئیڈیاز بھی دیکھتی رہتی ہوں اور پھر انہیں اپنے گھر میں ٹرائی کرنا کرتی رہتی ہوں اور کیا چھوٹی چھوٹی چیز جیسے میچنگ پردے انڈور پلانٹس ہو گیا اور فیری لائٹس ہو گیا گھر کو بھی پیارا بنا ہی دیتا ہے وہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا ہمارے گھر تو تعریف ہی کرتا ہے بس دیکھ اور بھی اچھا لگتا ہے پھر مجھے
ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا بہت مجھے بھی حال ہی میں گھر کا ڈیکوریشن کرنے میں انٹرسٹ ہونے لگا ہے خاص کر عید یا فنکشن کے سمے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس کلر کے پردے کس ے کے ساتھ اچھے لگیں گے اور کس طرح کی چیزیں ارینج کرنی چاہیے تمہارے گھر میں ہر چیز اتنی پرفیکٹلی سیٹ ہوتی ہے نا کہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی انٹیریئر ڈیزائنر نے ہی کام کیا ہو ت مجھے بھی تھوڑے ٹیپس دے دیا کرو ن
ارے اس میں کیا مشکل ہے میں ضرور بتاؤں گی سب سے پہلے تو گھر میں زیادہ سامان بھرنے کو بجائے سمپل اور نیٹ ڈیکوریشن کرنا چاہیے اگر روم چھوٹا سا ہو تو لائٹ کلرس کا استعمال کرو اور اس میں کمرہ بڑا ہو اور فریش لگتا ہے میں زیادہ تر پیسٹل شیڈس اور سافٹ لائٹس یوز کرتی ہوں کیونکہ جس سے گھر کا ماحول بہت زیادہ پیس فل لگنے لگتا ہے اور انڈور پلانٹس لگانے سے گھر کی خوبصورت بھی بھرھ جاتی ہے اور فریشنس بھی بنی رہتی ہے اس میں
ہاں یہ تو تم سچ کہہ رہی ہو مجھے انڈور پلانٹس بہت پسند ہے خاص کر منی پلانٹ اور چھوٹے فلاور پوٹ جو ہوتے ہیں نا کل میں مارکیٹ گئی تھی نا تو وہاں بہت کیوٹ کیٹ ڈیکوریشن آئٹمس دیکھ کر میرا بھی دل کر گیا تھا کہ اپنے روم میں پوری طرح سے انہیں بدل دوں اور یہ سب رکھ لوں لیکن امی بولتی ہے کہ پہلے پرانی چیزوں کو اچھی طرح ارینج کرو پھر نئی چیزیں لانا کبھی کبھی لگتا ہے کہ ڈیکوریشن کرنا بھی ایک کلا ہوتی ہے جو ہر چیز کسی کو نہیں آتی تم تم تو ماشاء اللہ اس میں ایکسپرٹ ہو
ایکسپرٹ تو نہیں ہوں بس دل سے کرتی ہوں اس لیے اچھا لگتا ہے مجھے مجھے خا کرن اورٹن جنا بہت پسند ہے کیونکہ ان سے پورے کمرے کا لک ہی بدل جاتا ہے میں اکثر پرانی چیزوں کو تھوڑی موڈیفائی کر کے نیا لک دے دیتی ہوں تاکہ زیادہ پیسے بھی خرچ نہ ہوں اور گھر میں بھی اور گھر بھی اور زیادہ سندر لگے ابھی حال ہی میں میں نے پرانی بوٹلس کو پینٹ کر کے فلاور ویسے فلاور ویس بنایا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا وہ
اچھااہ بہن یہ آئیڈیا تو بہت کریئٹو ہے آج کل ویسے بھی ڈی آئی وائی ڈیکوریشن کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا اور لوگ گھر کی پرانی چیزوں کو ری یوز کر کے بہت کچھ بیوٹیفل آئٹمس بنا لیتے ہیں میں بھی سوچ رہی تھی کہ اپنے ٹیبل کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر لوں تاکہ پڑھائی کرنے میں بھی من لگے ابھی میرا ٹیبل اتنا سمپل اور بورنگ لگتا ہے نا کہ دیکھ کر ہی نیند آنے لگتی ہے تم بتاؤ اس کے لیے کیا کرنا چاہتی ہو
اسٹڈی ٹیبل کے لیے تو تم تو ایک چھوٹا سا لیمپ رکھو پین اسٹینڈ رکھو اور کیوٹ سا موٹیویشنل کوڈ فریم رکھ سکتی ہو ٹھیک ہے اور اگر صاف اور آرگنائزڈ ہو تو پڑھائی میں اور بھی زیادہ کنسنٹریشن لگے گا تمہارا اور اسے موڈ فریش بھی لگے گا تمہارا میں اپنے ٹیبل پہ ایک چھوٹا فلور پاٹ بھی رکھتی ہوں اس سے تھوڑا پزیٹیو فیل آتا ہے اور اننیسری چیزیں ہٹا دو ورنہ ٹیبل بہت کلٹ لگنے لگے گا اور کام کرنے کا من بھی نہیں کرتا پ
ہاں یہ بات تو تم بہت صحیح کہہ رہی ہو بکھری ہوئی جگہ دیکھ کر ویسے ہی اریٹیشن ہونے لگتا ہے ویسے مجھے فیری لائٹس بھی بہت اچھی لگتی ہے بہت پسند ہے مجھے خاص کر رات کے سمے ان کی سافٹ لائٹنگ بہت سکون دیتی ہے نا میں سو اچھی رہی تھی کہ اپنے روم میں جو والس ہے نا ان پر فوٹوز اور فری لائٹس لگا دوں تاکہ تھوڑا استٹک لگے آج کل انسٹاگرام پر بھی تو لوگ اپنے رومس کو کتنا بیوٹیفلی ڈیکوریٹ کرتے ہیں انہیں دیکھ کر بھی میرا من کرتا ہے کہ میرا روم بھی اتنا ہی کی اوٹ لگے
ہاں بالکل فے لائٹس کمروں کو ترنت کوزی اور بیوٹیفل بنا دیتی ہے میں نے بھی اپنے بیڈ کے سائڈ میں فری لائٹس لگائی ہوئی ہے اور رات کو جب وہ لائٹس آف ہوتی ہے نا تو پورا کمرہ بہت زیادہ پیارا لگنے لگتا ہے لیکن ڈیکوریشن کے ساتھ صاف صفائی بھی کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے ورنہ سندر چیزوں میں ورنہ سندر چیزوں بھی اچھی نہیں لگتی ہے امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ ساف گھر میں رہنے سے دل اور دماغ دونوں ریفریش ہو جاتے ہیں ہمارے
ہاں یہ تو بات تمہاری امی نے بہت صحیح کری میرے گھر میں بھی عید کے سمے سب مل کر گھر کی صفائی اور ڈیکوریشن کرتے ہیں اور اس سمے الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نئی بیڈ شیٹ میچنگ کرٹنس اور ڈائننگ ٹیبل ڈیکوریشن دیکھ کر پورا گھر فیسٹ لگنے لگتا ہے مجھے تو خاص کر کچن ڈیکوریٹ کرنا بہت پسند ہے کیونکہ امی کے ساتھ مل کر کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور دل سے جانے سے فیملی کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے نا
بالکل وین گھر کو پیار سے سزانا صرف ڈیکوریشن نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے گھر اور فیملی کے لیے محبت دکھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جب گھر کا ماحول اچھا اور پوازیٹیو ہوتا ہے نا تب گھر میں رہنے والے لوگ بھی خوش رہتے وہ بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں مجھے فیوچر میں اپنا گھر اور بھی بیوٹیفل ڈیکوریٹ کرنا ہے کر سکنا ہے جہاں ہر کارنر سمپل دیکھ ایلیگنٹ لگے اور تم دیکھنا تھوڑی پریکٹس کے بعد تمہارا روم بھی بہت اسٹائلش اور بیوٹیفل لگنے لگے گ گ
ہاں ہاں میں بھی وہی سوچ رہی ہوں مجھے تم اپنی کوئی ٹپس بھی دیتی رہے نا اور تم نے جو اپنی رومس میں لائٹ لگائی ہوئی ہے نا تم اسے آن لائن آڈر کرتی ہو یا تم نے کہئی مارکیٹ سے جا کر خریدا ہے
میں پہلی بات تو پرنٹسٹ پہ دیکھتی رہتی ہوں سارے لکس وغیرہ مجھے جو اچھا لگتا ہے پھر اس میں نیچے لنک بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے تم بائی کر سکتی ہو تو میں وہاں سے بائی کر لیتی ہوں پھر پھر مجھے اپنے اکارڈنگ جیسے اسٹائل کرنا ہے گھر کو میں ویسا اسٹائل کرتی ہوں ا مجھے نہیں مل رہا تو پھر وہ بھی پرنٹس میں لے گ تو پرنٹس میں ایک سا ایک آئیڈیاز مل جاتے ہیں ہر چیز کے لیے
ہاں یہ تو تم بات صحی کہہ رہی ہو تم نے جو اپنے روم میں لائٹس لگائی ہوئی ہے نا تم اس کی لنک مجھے بھیج سکتی ہو کیا کیکہ وہ مجھے اتنے پسند آ گئے تھے کہ میں بھی اپنے رومس میں لگانا چاہتی ہوں وہ
ہاں ہاں ضرور بھیج دوں گی تم لگوا لینا
اور وہ جو ہے تمہارے پاس وہ وائٹ کلر کا جو واس رکھا ہوا ہے فلاور واس تو وہ تم نے کہاں سے لیا تھا وہ ایگزیبیشن سے لیا تھا کیا
نہیں وہ بھی میں نے آن لائن ہی منگایا تھا اب
ہ میں بھی وہی سوچ رہی تھی اور روم کا جو کلر ہے نا وہ ایک دم پیسٹل کلر ہی چوز کروں گی میں کیوں کہ آج کل کیسے وہ تھوڑے برائٹ کلرس اچھے نہیں لگتے پیسٹل کلرس ہی اچھے لگتے ہیں نا روم بھی اسٹک لگتا ہے اور پٹرس بھی
ہ پیسٹل کلر لائٹ ہوتے ہیں نا وہ سوٹ بھی کرتے ہیں وہی ڈارک کلر سے اتنے سوٹ نہیں کرتے جو پیسٹلر ہوتے ہیں ہاں وہ گھر کو تھوڑا سا رونق دے دیتا ہے لائٹ کلرز وغیرہ
ہاں اور میں سوچ رہی تھی کہ کچن کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹکرس بھی لے لیتی ہوں اور فریج میگنیٹس بھی لینا چاہتی ہوں میں تو وہ بھی آن لائن مل جائیں گے نا
ہاں سب مل جائے گا آن لائن میں نے بھی منگایا تھا فریج میگنیٹس آن لائن سے تو بہت صحیح ریٹ میں بھی ملا اور پلس اتنا کول تھے نا وہ بہت اچھے میں نے اپنے فریج میگنیٹ فریج میں لگایا تو اتنے اچھے دکھ رہے تھے وہ
اچھا ارے کیوںکہ کیا ہوتا ہے نا کہ آن لائن میں کبھی کبھی بھروسہ نہیں کر پاتی ہوں میں کہ کبھی صحیح آئے گا یا غلط آئے گا اور کیا ہوتا ہے نا اور یہ بات تو اچھی ہے گ اس میں بہت ڈسکاؤنٹس بھی مل جاتے ہیں باہر لینے جاؤ تو ایک ہی فکر ریٹ میں دیتے ہیں لوگ
ہوں آن لائن کا یہی خاصیت ہے کہ ایک تو تمہیں ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں بٹ کبھی کبھار پروڈکٹس ہمارے ڈیفیکٹیڈ آ جاتے ہیں یا کچھ الگ آ جاتا ہے جو ہم نے آڈر کرے ہیں وہ اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں بٹ تم ٹرسٹ کن ت ٹرسٹ کرنا ہوگا تبھی بات بنے گی کیونکہ میں اتنے سالوں سے منگا رہی تو میں نے ٹرسٹ کیا ہے ورنہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ورنہ تم اسے ریٹرن بھی کر سکتے ہو یا وہاں پہ آڈر ریپلیس بھی کر سکتے ہو ادھر جا کے
اچھا ہاں میری بہن بھی بتا رہی تھی کہ وہاں پر ریٹرن کا یا پھر ایکسچینج کا بھی آپشن آتا ہے تو ایک بار میں منگا کر دیکھ لیتی ہوں سب کچھ ساتھ میں ابھی تو پہلے صاف صفائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ابھی سب سامان آڈر کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد جب میں ڈیکوریشن کروں گی نا تو تم بھی میری ہیلپ کرنا ہاں
ہوں کرناج آج تو ویسے بھی عید ہے
ہاں عید ہے تو آج تو مشکل ہوگا لیکن اب میں کچھ دنوں کے بعد جب وہ آرڈر آ جائے گا نا تو تب تم ضرور آنا میری مدد کرنے
ہوں ضرور کروں گی میں آپ کی مدد
اور سنو نا وہ جو تم نے باہر جو وال ہینگنگس وغیرہ لگائے ہیں وہ تم نے کیسے بنائے تھے
کون سےے
وہ وال ہینگنگس جو تم نے ہاتھوں سے بنائے تھے
ہاں ہاں وہ میں نے ہاتھ سے ہی بناائے تھا جو مطلب گھر میں جو بیسٹ چیزیں نہیں پڑی رہتی ہیں اس کا ری وز کر کے میں نے بنائے تھے مطلب کچھ میں نے تھریڈس لے لیے تھے کلرفلس والے اینڈ کچھ بینگلس لے لیے تھے اور گلوس اسٹونس یہ سب میں نے خریدا تھا مارکیٹ سے دین میں نے اسے بنایا تھا
بہت اچھے لگ رہے تھے وہ اچھا سنو میں نا ابھی تھوڑا کام میں ہوں پھر آپ سے تھوڑی دیر کے بعد بات کروں گی پھر مجھے بتا دینا اچھا میں چلتی ہوں ابھی اللہ حفظ جیس
ہوں بالکل ٹھیک ہے اللہ حافظ